ہیلو آواز آ رہی میری جی آواز آ رہی ہے
آ ری
رہی اور بتائیے کیسے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ
ای تو ٹھیک ہیں ت دسو
ڈونٹ ارے ڈونٹ وز ادر لگویج اوکے اور بتائیے کیا کر رہے ہیں
اوکے اوکے جی کیا کریں گے آپ بیٹھے ہیں
صحی سے بتئی ہے ہاں تو یہ پوچھ رہا تھا یہ بتائیے آج آپ نے کھانے میں کیا کایا تھا
آج
نہیں کھانے میں کیا کھایا تھا
آج ابھی کھانا ہی نہیں کھائے ہیں شام تک
ارے ایسے کریں گے تو آپ ابھی خون دے کے یہاںئ ہیں تو پھر آپ دقت ہو جائیں گے پھر
ہاں آپ کو پس چل گیا کیا ہم خون دے کے آئے ہیں
ہمارے ساتھی تم ہی گئے تھے میرے سات ہی میں گئے تھے بھائی تم
اچھا ہاں ہاں ہاں یاد آیا یاد آیا یار
ہوں یار یہ میں سوچ رہا تھا کہ مان لو سولہ تاریخ سے میں میں بیس تو چلا جاؤں گا باہر مطلب پندرہ کی ٹکٹ ہے ٹھیک ہے لگ بھگ وہی آؤں گا دیکھو پہلے بھی آ سکتا ہوں تو جو نیکسٹ ٹرپ کا پلان کر رہے تھے اس کو لگ بھگ لگ بگ رکھتے ہیں اگست کہ مطلب لاسٹ ٹائم میں تو زیادہ صحیح رہتا
ارے یار تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گا
ہوں
اگر دیکھو فنڈ تھوڑا اگر بڑھیا ریز کر پاتے ہیں
ہوں ہوں
تو میں ڈیلے کروا دوں گا اس میں دقت نہیں ہے
ہوں
ہم کو کیا لگ رہا ہے یہ اس لیے جانا چاہ رہا ہے جو دوسرا دوست ہے
ہوں ہوں
ایک سیکنڈ آواز گونج رہی کیا ہاں اس کاان میں لگا لوں تو اس لیے ہم کو لگ رہا ہے جانا چاہ رہا اس کا کوئی شاید سے دوسرا
دوسرا بھی بھائی بھائی ہے
تو گھوم بھی لے گا اور وہ درشن کر کے و آئی پی چلائے گا اور شاید اس کا شاید ہم کو لگ رہا ہے کچھ زیادہ
زیادہ نہیں لگے یار اچھا اچھا ہندی میں بات کریے اچھ زیادہ خرچہ مطلب نہیں لگے گا
ہاں زیادہ خرچہ نہیں لگے گا
اچھا ہاں یار زیادہ خرچہ نہ لگے نہیں تو پھر یار میں تو یہی سو رہے ہیں کچ ارنگ کے لی کچھ بھیا ارنگ ہو جی ہے تو زیادہ صح رہتا
ہاں یار کچھ رننگ ہو جاتی تو پھر ٹھیک رہتا پھر وہاں نہیں تو پھر کہیں بھی پلان کر سکتے ہیں بڑھیا
ہوں پوچھ رہا ہوں کیسے پنیر کو بات کروں
ارے بھائی آج جو رس ملائی دکھایا جا رہا تھا ہم لوگ کو فوٹو
ہاں ہاں اچھا رس ملائی کی ہاں
اچھا وہ جو مطلب اپنے اس بھائی کے لیے
ہ ہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہائٹ
جو ہے تم نوٹس کیو گے ہیلس
ہلس پہنا تھا اس لڑک کی نا کہ کیا پہنا تھا کہر ی میں اس سے تمہارے لیے بات کر اس سے ہاں یاد آ گیا جو آج مطلب رسمائی دکھا رہا تھا کے لیے میں تمہارے لیے بات کروں کیا اور وہ تھوڑا مطلب وہ یاد دو ہے اور اچھے بھی لگے مطلب صحی بھی ہے
ہم کو تو یار پتاہ نہیں کیوں اس کے فرینڈس صحیح نہیں لگتے ہیں
ارے یار مطلب صحی مطلب فرینڈ صح کیا مطلب تمہیں کون سا اس سے شادی کرنی ہے بھیا
ابھی تو ہر چیز دیکھا جاتا ہے نا پت چلے بھائی فیملی بیک گراؤنڈ اس کا زیادہ بیٹر ہو اور وہ مان لو اگر میں سیریس بھی ہو جاؤں یا پھر اور بھی چیزیں تو نہ ہو سب چیزیں دیکھنی پڑتی نا اور مان لو بھائی ہم کو نہیں نہیں نہیں ایئربڈ اربڈ نہیں ہے مجھے ل پتا نہیں کیوں مان لو بائیی چانس تم اس کو کبھی میٹ اپ کے لیے بلائے دیکھے وکھے
ہوں ہ
میں بس ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں اگر کوئی آیا میٹ اپ کے لیے اور ہم کو پتا کہ ہاں یہ اسی پرپز کے لیے آیا اور پھر پرپز میں رکاوٹ آ جائے مان لو تھرڈ پارٹی یا پھر وہی کہتے نہیں ہم کو نہیں کرنا اس
تو پھر ہم کیا کر جائیں گے ہم کو پتہ نہیں ہے پھر
تو کوئی دقت نہیں ہے یار ایک بار میں بات کروں اس سے تمہارے لیے
ایسے مت بات
ایسے ڈائریکٹ نہیں وسو میں بولوں مطلب سوری میں اس سے بولوں گا کہ ایک بار بات کرے اس سے اس کے لیے کہ ایک بار مطلب ایسے رینڈم کہہ دے کہ جو تم دکھا رہے تھے فوٹو وہ میں تمہارے لیے میں بات کرتا ہوں میں
یہی مت کی ب تم بھائی میں جانتا ہوں چیز تم کر دو گے تم بس تم سے اسی چیز سے ڈرتا ہوں تم کیا کر دو گے پتا ہے تم کیا کر دو گے پتا ہے ہم بتا دیں تم کیسے بتیاؤ گے تم یہی جا کہو گے اور بتاؤ یہ کیا پھر کہو گی وہ جو فوٹو تھی اس کو بھائی نے دیکھا اور بھائی کو ٹھیک لگی ایسے کر کے کہہ دو گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے
ایسا نہیں کہوں گا یار تم تو اور فرضی میں پریشان ہو
تم ایسے یہ ایک پرسینٹ پہلے مت بولنا لائق ہو ایک کا تم بس یہ پتا کرو پہلے کسی دن ان کا میٹ اپ کراؤ لے کے آؤ
ہوں ہ
اور جیسے ابھی یہ آ جائیں گے تو جب
ہوں ہوں
یاد رہی اس کے بعد تمہارا سبھی بھائی لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں
ہاں تو پھر اس کو پھر بلایا جائے مطلب دوست کے سھ ہی آئے پھر اس دن میٹھا ب صحی کہہ رہے ہو پ یار میں رہوں گا ہی نہیں میں چلا جاؤں گا باہر
ارے تمہارے آنے کے بعد
اچھا اچھا آے آنے کے بع ہی ہم کو لگتا ہے یہ آئیں گے نا اس کو پہلے چھوڑی نہ آئیں گے ہوں بات تو صحی کہہ رہے ہیں اور آج بھائی دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن تم دیکھنے ہے لیے کب
وہ ج
وہ جب تم سے بولا یہ کھولو کھولو کر کہ مطلب اچھا ارے اس میں کچھ ہے نہیں بھیا نارمل ہے دیکھ لینا ہے وہیں سے میں وہ بھی نہیں دیکھنے جا رہا نے جا رہا تھا ف اچھا وہ فرینڈ میں پتا کر کے تم کو بتا آؤں گا بھیا اس سے میں بات کر لوں گا آج میں ہاں آج میں اس سے نہیں اس کی دوسری تھری فریڈ پ میں پتا کرتا ہوں ہ
اورتلو والا جم جو ہےیں گے گ اللو کیا یار بہت افورڈیبل ریٹ ہے یار
نام نہ لو اس کا اچھا نہیں لگتا میرے کو
ہم بھی کہہ رہے ہیں اتل ہم کہہ رہے اس بھائی کا جم جوائن کر لے کیا
کیا ہ بھائی کا جیم جوائن یار
یار بہت افورڈیبل پرائز ہے اور تھوڑا وہاں کے لوکل لوگ
جان میں بہت خرچہ ہو جائے گا بھائی
ہاں اری
جتنے کا جم جتنے کا جم نہیں رہے گا اتنے کا تو تمہیں خرچہ ہو جائے گا مان لو جیسے کہ آؤ گے جاؤ گے لگ بگ ہ میں کہتا ہوں گا بھائی وہیں سے جانے کے بعد اور بھی کہیں جاؤ گے ہوں بات تو سحی ہے تمہاری ہوں وہ تو ہے ہی
یہ بھی تھوڑا گڑبڑا رہا ہے یار کہیں سے اس میں کیا ہے ارننگ والا تو ٹھیک ہے لیکن بڑا وہ رہے گا
کس میںیں
یہی جو ایپ تھا وہ دوسرا والا
کوئی وہ نہیں ہے یار ایک بار جب تم صحیح سے سمجھ جاؤ گے نا تو وگوت م پیمنٹ آ جائے گی پہلی پیمنٹ تو تم خود ہی سمھ جاؤ گ کہ کیسے کیس ساری چیزیں کرنی مینج کرنی
سے ریلیٹیڈ
نہیں نہیں نہیں وہاں پہ اس پہ نہیں ریلیٹڈ کوئی ٹاک نہیں کر سکتے
تھڑو یہ پہلے ہم لوگ بات کر لیں آج بھائی آپ کو پیسے نکلوانا ہے ڈٹیل ٹھیک ہے
آج اچھا میں چلو اس کے بعد میں بات کر کے ڈیٹیل نکلواتا ہوں
بس پتا اس کیا کہ کے نکلوا دو یہ کہ کے کہ ا روم ووم تھوڑا دیکھ لیے تھوڑا نام وام بتا دو یا پھر مطلب ایسا باتوں میں تم ایکسپرٹ ہو ہی
ہوں
کچھ بھی کر کے آج رات کو ہم کو ایک بار دیکھیں کیا ہے جیسے یہ نہ رہے نا پہلے سے ویکتی سوچے اور یا پھر ایج میں یا پھر کسی بھی چیز میں بڑی نکل رہائے ہے
اب تھوڑی دیرعد جب تم سے بات ہوگی اس کے بع میں کال کر کے اس سے بھی کال ہی کر لوں گ سیدھا میں پوچ لوں گا
ہاں کال کر لینا اور ایک کام اور کر سکتے ہو ان کو اگر پرابلم ہے رینٹ کی تو بتا دو ان چیزوں کے بارے میں کہ کیسے ارن کریں سمجھ رہے ہو تو اس میں کیا ہے کہ تم اپنا باتیں بھی کر سلو
مین دقت یہ ہے نا کہ جو کل بھائی روم دیکھنے گئے تھے ہم لوگ
ہوں
اس میں جیسے کیا ہے الگ الگ ہے جیسے مطلب وہ کہہ رہا ہے بھائی کہسے ڈیوائڈ ہو جائے گا میں رہوں گا نا بٹ جیسے مان لو اگر نوھ ہزار تک ہوتا ہے تو زیادہ صحیح رہتا ہے
پتا نا تم وہ روم پتا کرنے گئے تھے جب سب سے پہلے جو ہم لوگ دیکھے تھے تو اس کا دو روم میں نے وہاں دیکھا تھا ایک روم یہ تین روم تھا اور کچن اور واش روم یہی چیز ہے وہاں پہ تو اس فلور پہ کتنا پیسہ لے رہا تھا یار وہ
سات ہزار تک تو بتا رہا تھا جو وہاں دیکھے تھے نا وہاں
سب سے پہلا جو دیکھے تھے وہ بھائی کے گھر کے پاس
اچھا وہ وہ زیادہ نہیں سنگل کا بتایا رہا تھا تین ہزار پینتیس سو اور اس کا ڈبل گئے لگ بھگ گیارہ بتا رہا ٹپ پل کا ہاں ٹرپل کا گیارہ انکل تو وہی بتا رہا تھا
ٹرپل کا گیارہ ہے اچھا
ٹرپل مطلب ج دو روم اگل بگل جیسے اور اس کے سامنے دو روم ہے ایسے
اور یہ سنگل سنگل بھی دے رہے تھے
ہاں سنگل بھی ہے تین پینتیس تک کا ہے بتا رہے ہیں
یار کہیں یہ جو بھائی ہیں جو لے رہے ہیں روم
ہوں
ان کے بھائی بھی تو نہیں رہیں گے جو آج ملے تھے ہم کو کیا لگ رہا ہے پتا ہے ہوں
ان کو سنگل کر دیں
ہوں
اوپر سے اور اس کو ڈبل کر دے نیچے میں سب سے بڑھیا
ہم کو ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئیں گے اور وہ وہی جو نہیں ٹیوشن ویشن کچھ کہہ رہے تھے وہ پڑھائیں گے یہی دیکھیو کہ س نے بات کی تھی کہ نیچے رہیں گے اوپر کلاسز چلائیں گے
اچھا ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے چلو پھر میں سنو بھائی میں تم کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں میرا ایک ارجنٹ کال آ رہا تھا میں اس سے ایک بار بات کر کے بتاتا ہوں تم کو جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کٹ کر دو بائی ادھر سے